ہلو
اتنے دنوں بعد اتنے دنوں بعد فون کیا آج
ہاں ایکچولی تھوڑا بزی تھی اس لیے اور بتاؤ کیسے ہو
میں ایک دم فرسٹ کلاس اتنے سالوں بعد آج میں آواز سن رہی ہوں فیملی میں سب کیسا ہے ٹھیک ہے
ہاں واقعی بہت ٹائم ہو گیا اور بتاؤ کیا پلاننگ چل رہی آگے کی
آ کے کہ کچھ پلاننگ نہیں ہے بھائی اپنا جب سے کالج کمپلیٹ ہوا ہے جاب تو چل ہی رہا ہے ساتھ ہی ساتھ اپنا تھوڑا کیریئر پہ فوکس کرنا ہے سوچ رہی تھی میںم ک چھ ایکسٹرا ورک جائے جابس فری ہونے کا ٹائم نہیں لگتا
اوکے ہاں میں ابھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے فی الحال تو بٹ میں ڈجی ڈیجیٹل اسکل سیکھ رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتاہ ہے کہ آج کل ورک فرام ہوم زیادہ چل رہا ہے تو میں اسی پہ فوکس کر تن اور تم کیا کرنا چاہ رہی ہو فی الحال
میں بھی کچھ آن لائن بن کےے میں نے تو پارٹ ٹائم ایک پروائڈ ہو جات اچھا سا وورتر کیا جسے میں ایزیلی اپنے جاب کے ساتھ ساتھ کنٹینیو کر سکتی ہوں
ہاں یہ تو اچھی بات ہے ہوں ہ
ٹائم یاد کر دی تھی میں نے کہ کالج میں تھے تو پھر ہم کالج میں بھی اتنی ساری باتیں کرتے تھے اس کے بعد کال پہ بھی ہم ایک ایک دو دو گھنٹے باتیں کرتے تھے اور اب تو بالکل جب سے کالج کمپلیٹ ہوا ہے تو بالکل فل ٹائمن خ
ہاں وہ صحی ہے اور میں کیا کہہ رہی تھی آپ ا دن بول رہے تھے نا کہ ہم کو مطلب مارکیٹ جانا تھا آپ کو کیا لینا تھا مارکیٹ سے
ایکچولی میرے گھر میں بھی شادی تھی میرے کزن تھی تو میں نے کہ ویسے اکیلے جانے کے لیے تو ٹائم نہیں مل پاتا آفس سے تو میں نے کہا میں دیکھ لتیوں اگر میرے ساتھ
جی
ہاں تو پھر یہ ہے کہ اگر ساتھ میں اگر ہم نے کسی کے ساتھ میٹنگ فکس کی ہوتی ہے نا تو ٹائم نکال لیتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے پرسن کو ٹائم دیات میں ہمیں جام ہے تو میں نے کہا اس لیے ایک بار میں آپ سے پوچھ رہی ت ہوں اگر آپ فری ہ گے تو آپ میرے ساتھ چل دو گے ویسے بھی شاپنگ میں ایک سے ایک سے زیادہ اگر دو تین لوگوں اپینن میں تو شاپگ اچھی ہوتی
ہوں اور بتائیے آج کل گھر پہ ہی ہو یا پھر کہیں باہر ہو
ابھی تو میں بس گھر پہ ہی ہوں اپنا گھر سے ہی جاب کرتی ہوں بہار چلی باہر سے کافی سارے سفرس تو آئے ہیں بٹ فیملی کا یہ ہے بھروسہ کہ فیملی ابھی باہر رہنے کے لیے باہر جات کر ہے بھی الاؤ نہیں یہ آج کل کا ماحول بھی ایسا ہے
ان کو اپنا ٹینشن لگی رہے گی اب ان کو بھی ٹینشن ہوگی تو وہ بھی اچھے سے نہیں رہ سکتے اچھے سے قاب لے سکتے پھر ان کی ہیلتھ پہ بھی اثر پڑے گا اور پھر میں بھی ان سے دور رہوں گی تو مجھے دور کی ٹینشن رہے گی اس لیے اب صح ہی اپنا جاب چاہیے ہے
ہاں میں بھی گھر پہ ہی ہوں فی الحال ابھی تو چھٹیاں چل رہی ہیں تو بس چھٹیاں انجوائے کر رہی ہوں
اور فیملی میں سب صحیح ہے
ہاں فیملی میں باقی تو صحیح ہے بس تھوڑا بہت رہتا ہے فیملی پرابلم تھوڑا انکم کا ایشو ہے اسی کے لیئے میں سوچ رہی تھی کہ کچھ میں بھی ہاتھ بٹا سکوں تو اسی کے لئے ٹرائی کر رہی ہوں اسی کے لئے میں آن لائن اسکل سیکھ رہی ہوں
بالکل پیسے تو چاہے فیملی میں اگر جتنے بھی ممبر ہوںگر سب بھی ارننگ کرنے والے ممبر ہوں گے نا تو وہ بھی بہت سوچ سمجھ کے پیسے خرچ کرنے پڑتے کیونکہ آج کل مہنگائی ایک تو اتنی ہو گئی ہے
ہاں وہ اپنے سے ہی بولا لیکن کیا کر سکتے ہیں مہنگائی اتنی ہے اور روزگار دیکھا جائے تو آج کل انکم بہت کم ملتی ہے نا پرائیویٹ جاب بھی اگر کرو تو مطلب آپ سمجھو کہ صبح دس بجے سے شام کو پانچ بجے تک کا ٹائمنگ رہتا ہے نارمل ٹائمنگ اور کسی کسی جاب میں سے زیادہ بھی بھی رہ جاتا ہے تو ٹائم کا بھی ایشو آتا ہے باہر جانا اور مینجمنٹ کا تھوڑا ایشو رہتا ہے اور پھر فیمل کے لیے تو تھوڑا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے
میں بھی کچھ ایسا دیکھ رہی ہوں کہ اس میں میں بھی اپنا آرام سے خوشی خوشی وہ کام کر سکو میری فیملی کوئی پرابلم نہ ہو میرے وہ کام کرنے سے اور اپنا وہ
ہوں چلو ٹھیک ہے یہ سب تو چلتا ہی رہے گا اور ب بتاؤ آگے فیوچر کے لیے کیا سوچا ہے تمہارے گھر والے تمہاری سگائی کے لیے لڑکا دیکھنے والے تھے تو وہ ہو گیا یا پھر ابھی چل رہا ہے
چل رہا ہے اتنی جلدی دیکھھی انہوں نے ایک دو لڑک بٹ انہیں لگ تھیطب جو چیز مجھے سیٹسفائی
ہوں
سے ب س چ پرابلم سب چھ
ہاں یہ تو ہے شادی کا ڈسیزن سوچ سمجھ کے ہی لینا چاہیے کیونکہ ہاں پوری زندگی بھر کا سوال ہوتا ہے نا اس میں ہم جلد بازی نہ کریں تو ہی صحیح رہتا ہے اچھے سے ایک دوسرے کو پرکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے
ی جب جو ڈ اپنے ٹائم
ہاں اور اور میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے وہ ڈیجیٹل کورس پرچیز کیا تھا نا تو وہ کتنے ٹائمنگ کے لیے رہے گا
بڑ سے
اوکے ہاں ایکچولی مجھے بھی کرنا تھا جالک ہ آواز بہت بریک ہو رہی آپ کی
نہیں ہلو یار ہے
ہوں
یہی گ جی اس میں یہ ہے کہ ا آپ کوئی فوڈس بائل کرتے ہو تو اس میں ون ایئر تک کے لیے آپ کو گائیڈینس ملے گی آپ ون ایئر تک وہاں سے سیکھ سکتے ہو گائیڈینس لے سکتے ہو اس کے بعد آپ کو ایک سرٹیفکیٹ پرووائڈ کر کہ آپ نے اس فیلڈ میں اس پروفائل میں یہ کورس کیا ہے آپ کو اس کی فل نالج میں تو اس کا ایک اس کے بیس پہ ہم اپنا نیو ورک بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ بس سرٹیفکیٹ ہے کیونکہ اگر ہم کسی کو کچھ دکھاتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ خود کا یہ بزنس ہے اگرر سام تیں پہ کچھ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آج کل سب ڈاکومنٹس پہلے دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے ریئل بول رہے ہو ابن رل بشی تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہے ہماں سے
ہاں وہ بھی صحی ہے ایکچولی مجھے ڈیزائنر کا کورس کرنا تھا اور بٹ میں اس کے ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ کچھ ڈیجیٹل اسکلس بھی سیکھوں تو اس لیے میں نے سوچا کہ جو کورس آپ نے پرچیز کیا ہے اس کی جانکاری لے کے میں آپ ہی کے ساتھ کر لوں
ہاں ہاں شور بالکل کر سکتے ہو آپ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور ہم تو ویسے بھی کافی ٹائم سے ایک دوسے کو جانتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے اسٹڈی کری ہے کالج میں تو ہمارا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا جلدی گھسنے دیں گے چیزیں جلدی سے سمجھ میں آ جیں گی
ہاں وہی کوئی جان پہچان والا ہو تو من لگا رہتا ہے اور
ہاں بالکل بالکل یہ بات تو صحی ہے
ہاں
کوئی نہیں آپ اپنا مائنڈ بنانی ہے اور اس کے بعد پھر آپ فائنل کر کے مجھ کو ایک ڈیٹ کنفرم کر دینا کہ بائی آپ اس ڈیٹ سے اپنا اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو پھر میں بھی آپ تو آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا
ہاں اس کے بارے میں میں آپ کو سوچ کے بتاتی ہوں اچھا بتائیے آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں تھی کچھ دن پہلے تو ابھی کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو
وہ بس تھوڑا سا موسم کی وجہ سے اپنے میڈیسنس وغیرہ ٹائم پہ لے رہی ہیں تو ابھی ٹھیک ہے
تھا آپ نے
ہاں ویسے تو ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ویسا تو کچھ نہیں نارمل ہی تھوڑا موسم چینج ہو جا ہے تو کھانے پینے میں فرق آ جاتا ہے اس وجہ سے تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑی بھی س ویٹنیس لگتی ہے
ہاں بٹ آپ پڑھائی پڑھائی کا مطلب اور ورک کا کافی اسٹریس لیتے ہو نا چنتا بہت کرتے ہو آپ تو اس کی وجہ سے بھی ہیلتھ میں ایشو آتا ہے تو وہ آپ تھوڑا کم کریے
ایک تو یہ ہے نا میں جاب فیلڈ سے ہوں اب جاب پروفائل میں کتنا بھی اپنی سائڈ بیسٹ دینے کا کوشش کریں بٹ پھر بھی سامنے والے پرسنس کو کوئی نہ کوئی مسٹیک نکالی
ہمم ہمم چلیے ٹھیک ہے پھر میں نیکسٹ۔۔۔۔ نیکسٹ ویک ملتی ہوں آپ سے۔
ٹھیک ہے پھر تھوڑا بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں۔۔۔
ہاں۔ ٹھیک ہے۔ اوکے بائے۔